ہلو وعلیکم السلام ج میں
سلام ععلیکم کیسی ہیں آپ
وہ
ہ آواز نہیں آ رہی محترمہ آپ کو جی اچھی بات ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں خدا آپ پہ آپ کے خاندان پہ پذیر ہے مج وق سے ابھی آ رہی ہے آپ
جی بہت بہت شک شکریہ آپ کا جی آ رہی ہے اب تو
جی اچھا ہے جی ویورز اچھا ہے اللہ تعالی کے مہربانیاں شکر گزار ہیں خدا کی سب خیریت سے ہی ہیں
اور آپ کے یہاں پہ سب کیسے ہیں
جی ہمارے یہاں پہ سب خیلیت سے ہیں
اور بتائیں آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا
جی بس خالیا آپ بتائیں آپ نے کھایا کانا
جی ابھی بس کھائیں گے آپ بتائیں آپ کے یہاں پہ موسم گھر تھا ہے
جی موسم ٹھیک ٹھاک ہے حالانکہ مزاج تو بدلتے رہتے ہیں موسم کے پر ٹھیک ہے آ خدایا
جی آپ نے صحیح بولا ویسے آج کل بےحد گرمی ہے
جی محترمہ گرمی تو بے حد ہے پر کیا ہی کر رہے ہیں بہت فرق لگا ارے کاا
سار
جی ہمارے یہاں بھی موسم ایسا ہی ہے مزاج بدل رہے ہیں موسم کے کیا ہی کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں جیسا ہے ویسا ہے
اور بتائیں
جی آپ بتائیں کیا آپ یہ ب ائیں گے یا ہمارے ملک میں کتنی بار کا موسم آتا ہے کتنی بار کتنی دفع موسم چینج بدلتا ہے کیا آپ کو پتا ہے جی بالکل ہمارے ملک میں موسم چار بار بدلتا ہے سردی کا موسم گرمی کا موسم بارش کا موسم م اور بسنت رتو والا جی بالکل محت ترما بالکل آپ کو بھی جانکاری ہے کیا اس بارے میں بہار کی اوج عا رہی ہے
جی ہمیں بھی جان الی ہے تھوڑی بہت اور آپ
جی بالکل جمہ اور ہر موسم میں الگ الگ فصلیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ ویسے بھی آپ کو پت تو ہوگا کہ ہمارا ملک کرشی پردھان ہے
اس میں باجرا بول جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی سرسوں کی اور گیہوں کی کٹائی ہوئی تھی
جی بالکل ہمارے یہاں اب آپ کو تو جانکاری ہوگی کی پردان بول مل کے ہمارا اور کئی پرکار کی فصلیں کی جاتی ہیں ان ہماری فصلوں کو ربی کی فصل خرید کی فصل جیید کی فصل بولا جاتا ہے جی بالکل محترما آپ کو تو جانکاری ہوگی نا ربی کی فصل تو ہے گ ہوں سرسوں جو جی بالکل گ ہ سرسوں جو چنا مٹر یہ ساری چیزیں ہیں جی بالکل اور خریف کی فصلیں یہی ہوتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جی بالکل محترما
والی ہوتی ہے جی جی محترما اور اور خریف کی فصل ہوتی ہے باجرا ہے چنا باجرا ہے دھان ہے جی محتمہ بتائیے کیا ہوا
جی پچھلے ٹائم جب بازرا کی بسل بوئی تھی نا تو
اجی محترمہ بالکل بالکل یہی ہوا تھا باجرے کی فصل کئی بار کئی بار بوئی گئی تھی پھر بھی ایک بھی بار کی فصل پیداوار نہیں ہوئی یہ بارش اتنی بیاانک ہوئی کہ کئیوں کے تو بیج بوئے ہوئے رہ گئے کئیوں کے بیج تو ایسے رہ گئے کہ کئیوں کے بیچ تو ایسے رہ گئے کہ بیماریوں میں رکھے رہ گئے المیروں میں جی بالکل اور کئیوں کی فصل بوئے بھی گئے تے اس کے بعد بھی ہاں جی جن کی فصل بوئی گئی تھی وہ بیج تو ایسے ہی بہ گیا بارش اتنی
رہی ہیں ا پت ہے بیج تو اگے بھی نہیں تھے کسان کو بڑا ہی نقصان ہو اٹھانا پڑا تھا اور آپ کو پت ہے محترما ابھی لاسٹ ٹائم جب سرسوں کی فصل لئی تھی نا تو اس ٹائم پہ جب فصل پک گئی تھی تو کچھ لوگوں نے تو فزل نکلوا لی تھی
کہ ہاں ہمارے یہاں بھی یہی ہوا تھا لاسٹ ٹائم ان کی فلیوں پہ اولا بشٹی ہو گئی تھی جی بالکل محتر پ توم سئی پ ما رہی ہیں کسان کرے بھی تو کیا کرے تو بولا جاتا ہے ہمارا ملک کری پردھان ہے کرشی ہی ہوتی ہے ویسے آپ کو پت ہے جی بالکل محترمہ ایسا ہی ہو جاتا تب پر ہر چیز کے لیے ذمہ دار تو ہم ہی ہے ہمارے ہم درختوں کو ک
واتورن کو گندا بنا رکھا ہے جی آپ صحیح بتا رہی ہیں
کر
وہی تو آج کل تو لوگ پتا ہے پہاڑوں کو بھی کاٹ رہے ہیں کبھی کبھی
جی بالکل محترما یہی کر رہے ہیں پت نہیں کیا کر رہا ہے ہر بندے کو اتنا سا اتنی سی نیکی نہیں ہے اتنا سا شکل نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے قدرت کو کھلواڑ نہ ہو خدا نے قدرت کو اتنا محبت سے بنایا ہے کہ ہم بھی محبت کریں قدرت سے لیکن بندے کو کیا مزال کی اچھے سے قدرت کے ساتھ کوئی کھلواڑ
لوگوں میں صرف اور صرف مطلب ہی پن رہ گیا ہے اب محبت تو کہاں ہی
چاہے تو قدرت کے ساتھ دیکھ لو چاہے اپنے خاندان کے ساتھ دیکھ لو کچھ بھی کر لو لوگوں کو بندے کو بالکل بھی محبت نہیں ہے نا قدرت سے نہ انسانیت سے نہ خاندان سے بس بالکل محترمہ بالکل آپ ایک دم صحیح فرما رہی ہیں چاہے وہ خاندان ہو چاہے ابو امی ہو چاہے قدرت ہو کسی کے ساتھ بالکل بھی محبت نہیں ہے
ماترا میں ہے ابھی تک تو ابھی بت ہے لوگ پانی کو پورے طریقے سے برباد کرتے ہیں کبھی کبھی تو بولتے کہ صفائی کر رہے ہیں تو پتا ہے جو گلی ہوتی
کو رکھ دیتے ہیں اور پانی بالکل محترمہ اس طریقے سے پانی بہتا ہے کہ جیسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے پانی کو مویشیوں کو پانی کے پریشر سے نماتے ہیں نہلاتے ہیں ہم نے تو کئی بار دیکھا ہے کئی دفعہ دیکھا ہے
ہاں
جی محتمہ کیا ہی بتائے کیا کر سکتے ہیں بندے کو اتنی عقل نہیں ہے بندہ اتنی عقل استعمال نہیں کرتا کہ ہم کم سے کم طریقے سے پانی کا بہاؤ نہ کریں فالتو میں فالتو میں درختوں کو نہ کاٹے ہیں اتنے عجیز ہوتے ہیں ہمارے لیے درخت ارے ساری ساری تعلیم خراب ہے ان کے لیے تو ساری تعلیم خراب ہے بالکل نہ تو تعلیم کو خاندان کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ تعلیم کو کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ تعلیم کو ابو امی کے لیے استعمال کرتے ہیں جی بالکل مترا ہ تو بس یہی چاہیے ت ایک کہ تعلیم پوری ہو کوئی پیپر دے لے ہیں کوئی ایگزام د لےیں جلدی سے جلد ہماری نوکری لگ جائے کوئی دفتر مل جائے اور بس پیسہ کمانا ہے باقی کے جب دفتر میں چلے جاتے ہیں نا جب پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں تو ابو اور امی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا ہی کریں ابو امی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تعلیم کے بعد میں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ابو امی ا امی ہمارے لیے ہمیں تعلیم دلواتے ہیں تو کم سے کم ان کے لیے تو تعلیم کا اچھا استعمال کریں ارے بھائی جب ٹھیک ہے جاب لگ گئی ہے تمہاری دوسری دوسری جگہ دوسری جگہ ج الگ گی ہوئی ہے تو آپ اپنے امی ابو کو لے جاؤ نا
جی وہی تو بات صحیح ہے آپ کی لوگ دھاشرم میں چھوڑ دیتے یا پھر امی ابو زیادہ جضد کریں نا تو ان کو الگ سے آس پاس ہی رکھ دیتے ہیں اور پتہ ہے ان
ا ابو کے ساتھ ہمیں ایسا کرنا چاہیے بھائی ہم نے تو کئی لوگوں کو د اپنے ابو اور اممی کو اس طریقے سے انھ اس طریقے سے ودھا آشرم میں چھوڑ آتے ہیں جیسے ان سے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے کوئی ناا ہی نہیں ہے
اس میں سے وہ اوپر رہتی تھے چھت کے اوپر اور وہ لوگ ایسے ان کی جو ماں تھی وہ نیچ نیچے رہتی تھی امی جان تو پتا ہے وہ وسے باسکٹ میں رکھ کے روٹی نیچے پہنچا دیتی تھی لیکن خود دینے کے لیے نہیں آتی تھی
کہ اپنے ابو اور امی سے یہ بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے ارے بھائی انہوں نے اتنا بڑا پال پوس کے بڑا ہے تمہیں تم اتنے بڑے ہوئے ہو سب سے بڑی بات تو یہ ہے تم اس دنیا میں اس جہان میں اس کائنام میں آئے ہی ان کی وجہ سے وہ لوگ کیسے بھول جاتے ہیں کیسے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کیسے اس چیز کو عقل میں نہیں لاتے ہیں کہ ابو امی کی وجہ سے ہی ہم اس کائنات م آئے ہیں اس ماحول میں اس دنیا میں آئے ہیں پھر بھی ابو امی کے ساتھ اتنا برا ویوہار کرتے ہیں چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو محترمہ آپ کی آواز
کیا ابھی صحیح آ رہی ہے آپ کو میری آواز
اپکی وازس کٹری ہے محترمہ
ابھی آپ کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے محترما آپ ایک باری غور کرنا ہے جی میں
جی بالکل محترمہ اب بھی تھوڑی سی پھر کٹ رہی ہے
بھی صحی
کوئی بات نہیں ہے پر آب دیکھ یہ اپنی تعلیم کا استعمال اس طریقے سے برے طریقے سے کرتے ہیں اپنی میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا جو ہمیں کائینات میں اس جس نے ہمیں اپنی زندگی جی ہے جو ہمیں جہان میں لے کے آیا ہے کے اس کے لیے تو ہم کم سے کم ب بدر نہ ہم ان سے ہمیں ان سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ ان کو کسی چیز کی کمی پھیل نہ ہو اگر ہمیں انہوں نے تعلیم دلوائی ہے تو اس لیے بالکل بھی نہیں دلوائی کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلے جائیں یا پھر دوسرے راجیہ میں چلے جائیں کم سے کم اپنے ہمیں اپنے ابو امی سے قدرت سے کائنات سے اللہ سے خدا سے ہمیشہ ہمیں سے محبت کرنی چاہیے
اس سے ہمارے امی ابو کو تکلیف اٹھانی پڑے
جی بالکل محترمہ ہم تو سچ میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی سوچ ہے قدرت کے لیے ج ویسے قدرت کے لیے سوچ ہر کسی کی بن جائے ہم تو ہماری اس بات سے بھی بےحد خوش ہیں کہ ہماری سوچ قدرت کے لیے اتنی اچھی ہے کہ قدرت اتنی خوبصورت ہے قدرت سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور سچ میں اپنے ابو اور امی سے تو بےحد محبت کرنی چاہیے ہمارے ابو اور امی کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے لوگوں کو اس طرح آشرم میں اپنے ابو امی کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہم سچ بتائیں ہماری آنکھوں سے تو آنسو بہتے ہیں
اب پتا ہے محترما لوگ اپنے پریوار سے دور جا رہے ہیں اپنے خاندان سے دور جا رہے ہیں نا اسی وجہ سے سارے لوگ ڈپریشن میں اور نئی نئی
زیادہ سے زیادہ پرسینٹیج اس میں لڑکوں کی ہے پتہ نہیں لڑکوں کو کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چھوڑ آتے ہیں خیر لڑکیاں پتا نہیں کیوں پر ہمیں ایسا لگتا ہے پر کچھ تو لڑکے بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اپنے ابو اور امی سے اتنی محبت کرتے
یہ تو بتا رہی ہیں صحیح کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا خدا نے ہر کسی کو ہر ایک نئی عادت کے ساتھ
تھوڑی نہا ہوتی ہے جی بالکل خدا نے ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ یادوں سے نوازا ہے سب کے ارادے تو ایک جیسے نہیں نہیں ہوتے ہیں جی محترما ہمیں بھی آپ سے بات کر کے سچ میں بےحد اچھا لگا آپ کے بچار آپ کے ارادے اتنے نیک ہیں آپ کے نیک ارادوں کو دیکھ کر کے تو ہمیں ایسا لگتا ہے یا خدایا ہر کسی وہ اتنے ن گرا دے دے
الله تھلا آپ کو ھمحسا خوش رکھے آپ ہمارے لیے دوا رکھے